ہل
ہیلو
جی آواز آ رہی ہے میری
جی ہاں
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور کیسے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں ٹھیک ہوں میں ویسے تم آج جو یہ نئی شرٹ پہن کر آئے ہو یہ کافی اچھی لگ رہی ہے آن لائن بھی ہے یا پھر مال سے جا کر خریدی ہے
ارے تھینک یو تھینک یو یہ میں نے پچھلے ہفتے ہی آن لائن ایک سال ایک مطلب ایک سیل سے لی تھی سچ بتاؤں تو مجھے مارکیٹ جانے کا آلس آتا ہے اس کی وجہ میری نبے پرسنٹ شاپنگ اب آن لائن ہوتا ہی ہے ایپ کھولو پسند کرو اور دو دن میں ڈی کرو گ
آن لائن شاپنگ تو ٹھیک ہے پر مجھے کپڑے آن لائن لینا اتنا پسند نہیں آتا سائز کا ہمیشہ پنگا رہتا ہے کئی بار منگاؤ میڈیم اور آ جاتا تحلاج پھر اسے ایکسچینج کرنے کا جو جھنجھٹ پالو اس سے اچھا ہے مال جاؤ اور ٹرائی کرو اور جو پرفیکٹ لگے وہی لو
جی وں یار ایکسچینج والا پوائنٹ تو صحیح ہے پر مارکیٹ جانے میں جو ٹائم اور انرجی ویسٹ ہوتی ہے اس کا ایک سیکنڈ مال میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے ایک ٹرائل روم کے باہر ہی پندرہ منٹ لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ا نیچا جو بھیجا اس سے اس کو اسٹارٹ کرو
ویسے تم آج کل ویکینڈ پر کیا کر رہے ہو مجھے یاد ہے تم نے کہا ت کہ تم کوئی نیا کورس یا ہابی شرو کرنے والے ہ
ہاں یار سوچو تو بہت کچھ تھا من تھا کہ اس بار گٹار بجانا سیکھو اور سچ بتاؤں تو ویکینڈ کب آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا آدھا ٹائم تو بس سونے اور کپڑے دھونے میں نکل جاتے ہیں
یہ تو ہر کسی کی کہانی ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ کی سنڈے منڈے تو سنڈے سنڈے کو کچھ میں ہے کروں گی پرسب آپ ک تو سیدھے باہر جا کر باہر جا چکے ہوتے ہیں ویسے گٹار سیکھنے کا آئیڈیا برا نہیں ہے تم نے کلاسز ڈھونڈی کیا کوئی
آن لائن کچھ ویڈیوز دیکھے تھے پر آن لائن میں یار وہ بات نہیں آتی جب تک سامنے سیکھ سکھانے والے نہ ہو تب تک حالت ہی آ جاتا ہے تم بتاؤ تمہارا وہ ریڈنگ چیلنج کیسےے تم نے کہا تھا کہ اس سال بارہ کتاب پڑھیں گے
مت پوچھو یار ابھی تک صرف دو ہیی کتابیں ختم ہو پائی ہے جب بھی رات کو بک لے کر بیٹھتی ہوں پانچ منٹ میں فون ہاتھ میں آ جاتا ہے اور پھر ریل اس پر کرتے کرتے ایک گھنٹہ بات چیت اسکرین ٹائم اتنا بڑ گیا ہے کہ فوکس ہی نہیں رہتا
بالکل صحیح بات ہے ڈیجیٹل ڈٹاکس مطلب بہت ضروری ہو گیا یار میں تو سوچ رہا ہوں کہ ایک سنڈے کم سے کم آدھے دن کے لیے فون سوئچ آف کر کے رکھ دو
آئیڈیا تو اچھا ہے اور تم رہ پاؤ گے بنا فون کے آدھے گھنٹے میں تمہیں لگے گا کہ کوئی ا امپورٹنٹ میسج مس ہو گیا ہے
بات تو صحیح ہے آج کل عادت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ میں فون وائبریٹ نہ بھی کرے تو بھی لگتا ہے کہ کسی نوٹیفیکیشن آئے ویسے ان سب چیزوں سے ہٹ کر تم نے ریسینٹلی کوئی اچھی جگہ ایکسپلور کی ہے کیا شہر میں
ارے واہ یہ تو بہت بڑھیا جگہ لگ رہی ہے
اس کا نام لوکیشن شیئر کر دینا اگلی بار ہم دونوں وہیں چلیں گے س ہاں پچھلے ہفتے میں اپنی کزن کے ساتھ ایک نئی لائبریری ہم کیفے گئی تھی وہاں وہاں کا ماحول بہت شان تھا لوگ آرام سے اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے اور کافی پی رہے تھے مجھے لگا تمہیں بھی وہ جگہ پسند آئے گی کیونکہ تمہیں سان جگہ اچھی لگتی ہے نا
میرے بھائی یہ تو بہت بڑھیا جگہ لگ رہی ہے مجھے اس کا نام اور لوکیشن شیئر کر دینا اگلی بار ہم دونوں وہیں چلیں گے کم سے کم فون سے دھیان ہٹے گا اور کچھ اچھا ٹائم اسپینڈ ہوگا
ٹن رہا اگلی بار کا مینیو وہی فکس کرتے ہیں ویسے کھانا بھی آ گیا ہمارا چلو پہلے آرام سے کھاتے ہیں پھر آگے کی پلاننگ کرتے ہیں
ہوں یارھوک تو بہت تیز لگی ہے ویسے ہی پاس کتا دیکھ کر مجھے یاد آیا تم آج کل گھر کی کوکنگ وغیرہ مطلب ٹرائی کر رہی ہوں یا بس باہر ہی چل رہا ہے تمہارا
کبھی کبھی کر لیتی ہوں جب بہت من ہوتا ہے پچھلے سنڈے میں نے یوٹیوب دیکھ کر بیکنگ پیکنگ کرنے کی کوشش کی تھی ایک سمپل سا کیک بنا بنانا تھا پر پتا نہیں کیسے وہ اتنا یہ اتنا ہائی ہارٹ بن گیا کہ اسے کاٹنا مشکل ہو گیا
ہوں ہ ہ اچھا ہاں ہ مطلب کیک کم اور پتھر زیادہ بن گیا تھا شکر ہے تم نے مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں بلایا بس ن میں دانت ہی ٹوٹ جاتا میرا
ارے اتنا بھی برا نہیں تھا اور
اتنا بھی برا نہیں تھا گھر والے نے چائے کے ساتھ ڈوبو ڈوبو کر کھا ہی لیا ویسے تم تو بڑے سیف بنتے ہو تم نے کچھ نیا بنانا سیکھا ہے کیا
میں نے تو بس یار بیسک چیزیں سیکھی ہیں دال چاول میگی اور ہاں ایک بڑھیا کڑک چائے بنا لیتا ہوں میں میرے ہاتھ کے اندر چائے جو ایک بار پی لے وہ بار بار ڈیمانڈ کرتا ہے بار بار ڈیمانڈ کرتا ہے
چلو کسی دن ٹیسٹ کراؤ گے تمہاری بنائی چائے بھی ویسے موسم بھی اب تھوڑا بدلنے لگا ہے شام کو ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہے ایسے میں چائے پکوڑے کا مزہ ہی الگ ہے
ہوں ہوں بالکل بالکل ویسے موسم سے یاد آیا اب تہواروں کے یار وہ سیزن آنے والا ہے اور گھر کی صفائی شاپنگ مٹھائی یا سوچ کر ہی ایک مطلب کیا بتاؤں لگتا ہے کہ پھر سے سب بزی ہونے والے ہیں
ہاں یار تیوہاروں کے ٹائم پر گھر کا ماحول کتنا بدل جاتا ہے نا چاروں طرف رونق ہوتی ہے مجھے بچپن کے دن یاد آتے ہیں جب دیوالی یا نئے سال پر ہم ہم مہینوں پہلے ہی پلاننگ کرتے تھے کہ نئے کپڑے کون سے لینے ہیں
سچ میں یار بچپن کی وہ ایکسائٹمنٹ اور تب تھوڑی کم ہو گئی ہے اب تو بس اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آفس سے دو تین ایک ایکسٹرا چھٹی مل جائے گی
صحیح کہہ رہے ہو بڑے ہونے کے بعد ہم ہمارا نظریہ بدل جاتا ہے پر چلو چھٹیاں تو چھٹیاں ہوتی ہے اس بار کی چھٹیوں میں تم گھر جا رہے ہو یا یہیں رکو گے ا
اس بار تو یار پکا گھر جاؤں گا ممی نے پہلے ہی بول دیا ہے کہ گھر اس بار آئے نہیں تو گھر سے دروازے بند ہو جیں گے ویسے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے یار مطلب گھر گھر گئے تھوڑا چینج مل جائے گا
صیح ہاں گھر جانا تو بنتا ہے وہاں کا سٹریین اور ہاتھ کا کھانا اس کا کوئی کمپریزن نہیں ہے چلو اب جلدی سے کھانا تھکم کر کے ورنہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا
ٹھنڈا ہو جائے گرم ہو کھانا تو بھائی ٹھنڈا بھی اچھا لگتا ہے
ٹھنڈا کھانا اچھا لگتا ہے
ہاں آپ کچ کچھ چیزیں اب جیسے پنیر کی سبزی ہے پنیر کی سبزی ٹھنڈی ہی اچھی لگتی اب گرم گرم بنا کے کھا تو بیکار لگتی تو گریوی اس کی پت ہی نہیں چلتی ہے سواد ہی نہیں آتا اب جیسے دال چاول دال چاول ٹھنڈا نہیں اچھا لگتا گرم ہی اچھا لگتا
آ چ توا ہو جائے ب سبزی سچ میں اچھی لگتی ہے جب ٹھنڈی ہو جائے او پن ساتچ لگتے مسالے
ہاں وہی تو
مصالے وال آچگ
ہاں مسالے والی کیا تھوڑا جیسے پہلے بول رہی تھی ویسے بولو ویسےحی آ رہی تھی آواز
مسالے والی پوڑی آپ کو اچھی لگتی ہے
مسالے والی پوڑی مطلب کچوڑی
ہاں کچوڑی کی ہی طرح ہے لیکن اچھا لگتا ہے مجھے اس میں وہ پڑتا ہے کسورئی میں تھی
اور کیا ن اجوائن نمک
ہاں
تھوڑا سا رفائنڈ ہلکا سا س کرنے کے لیے بس اس کے بعد پانی سے ج
اچھا اچھا
پھر پڑیا بناؤ تھا اچھا پنیر کھاتے ہو پسند ہی مطلب یہ کھائے ہی نہیں کبھی
کچوڑی کس کی بات کر رہے دیکھو آلو کچوڑی ہو گئی کستہ کچوڑی ہو گئی
آلو کچوڑی خستہ کچوڑی کی نہیں میں پوڑی کی بات کر رہی ہوں پنیر کے ساتھ کھانے والی مسالے والی پوڑی
آؤ گاٹڈ ہاں ہاں ہاں وہ پسند
اچھا آب آیا سمجھ میں
ہ ہاں ہاں آب ہ ہاں
ٹھیک ہے پھر ابھی میں کرتی ہوں تھوڑی دیر میں
کال آ گیا گیا تہارے
ہاں
تمہارا کال بہت آتا ہے
ہ ٹھیک ہے میں بھی کرتی ہوں ٹھیک ہے بائے
بائے بائے اللہ حافظ